السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم ٹھیک ہے
ہاں بیٹا ٹھیک ہوں
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
الحمد للہ عید مبارک
خیر مبارک آپ کو بھی عید مبارک
خیر مبارک تمہیں اور تمہارے پورے گھر والوں کو بھی دل سے عید مبارک اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے اور زندگی خوشیوں سے بھر دے
آمین عید کا دن آتا ہے تو دل میں ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے صبح جلدی اٹھتے نئے کپڑے پہنتے عطر لگانے اور عید کی نماز کے لیے جانے کا سکون دیتا ہے
بالکل ون ہاں ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہےکےا طرا بالکل ا صیح فرما صحیح کہا تم نے عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ محبت برکت اور بھائی چارے کا پیغام ہے اس دن آ امیر اور کی صف میں کھڑے ہوک اللہ کی عبادت کرتے ہیں
ہمارے گھر میں تو عید کی تیاری ایک ہفتے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے امی گھر کی صفائی کرتی ہے ابو بازار سے کپڑے اور ا کپڑے اور مٹھائی لاتے ہے اور میری بہن مہندی لگاتی ہے
ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے چاند رات کو سب لوگ بازار جاتے ہیں ہر طرف روشنی مٹا ملتی ہے روشنی مٹھائی کی دکانیں کپڑوں کی شاپس اور بچوں کی خوشیاں دیکھ دیکھنے لائق ہوتی ہیں
مجھے سب سے زیادہ انتظار عید کی نماز کا ہوتا ہے جب لوگ گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں تو لگتا ہے جیسے سارے دوریا ختم ہو گئی ہو
اور نماز کے بعد جو سوئیاں اور شیر قورما ملتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے
بالکل میری امی ڈرائی فروٹ اور دودھ سے بہت ٹیسٹی شیر قورما بناتی ہے گھر آنے والے ہر مہمان کو پیار سے کھلاتی ہے
ہماری گھر میں بھی ا ہماری گھر میں بھی برییاانی کباب قورما اور سوئیاں بنتی ہیں پڑوسی ایک دوسرے کے گھر جا کر مٹھائیاں باندتی ہیں
عید ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں ضرورت مند لوگوں کو نہیں بھولنا چاہئے خوشی تبھی پوری ہوتی ہے جب سب لوگ اس میں شامل ہوں
بالکل اس لیے عید سے پہلے فطرا دیا جاتا ہے تاکہ غریب لوگ بھی نئے کپڑے پہن سکیں اور اچھے کھانا کھانا کھا سکے
مجھے بچپن کی عید یاد ہے ہم سب کزن ایک ساتھ عیدی لینے نکلنے نکل پڑتے تھے دادا ابو چاچو سب ہمیں پیسے دیتے تھے اور ہم بہت خوش ہوتے تھے
میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا تھا میں اپنی عید سب عیدی سنبھال کر ر رکھتی تھی اور بعد میں بکس یا کوئی ضروری چیز خریدتی تھی
آج کل لوگ موبائل اور سوشل میڈیا میں زیادہ بزی ہو گئے ہیں لیکن اصلی عید تو تب ہے جب ہم رشتہ داروں اور دوستوں سے مل کر وقت گزارے
صحیح کہا ایک پیاری سی مسکراہٹ اور ایک اچھی دععا کسی بھی مہنگی گفٹ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے
عید ہمیں معاف کرنے بھی سکھاتی ہے اگر کسی سے ناراضگی ہو تو اس دن اس کو ختم کر دینا چاہیئے
کیونکہ اسلام محبت اور امن کا دین ہے دل صاف ہوگا تبھی عید کی خوشیاں محسوس ہوگی
جی چلو اس س ہم یہ وعدہ کر کرتے ہیں کہ ہر سال کم سے کم ایک غریب فیملی کی مدد ضرور کریں گے
ان شاء اللہ اور اپنے دوستوں کو بھی اس نیک کام کے لیے موٹیویٹ کریں گے
اللہ ہم سب کو صحت ایمان اور نکمال کی توفیق دے
آمین اور اللہ ہماری ملک میں امن ایک اور خوشحالی قیام قیام رکھے
عید مبارک ایک بار پھر
عید مبارک جنید اللہ ہم سبھی کی زندگی کو خوشیوں رحمتوں اور برکت سےبر دے ویسے ایک بات بتائے ہم اسمامی ویسے ایک بات بتاؤ جنید کیا آپ عید کے دن اپنی بوو کے گھر گئے
اسی تو میں کسی کے گھر نہیں گیا کیونکہ ا میری ایک شاپ تھی ادھر تھوڑا سا کام تھا تو میں اس عید کی کسی کے گھر بھی نہیں گیا
تو اس کا مطلب ہے آپ کو ای ڈی پ نہیں ملی ہوگی
بالکل صحی اس عید میرے کو عیدی بھی نہیں بس میرے پاپا نے میرے کو عیدی دی
ویسے جو پاپا نے عیدی آپ کو اس میں آپ نے کیا کیا
اس عیدی میں میری ایک مانجی ہے اس کو میں نے عیدی دی
ٹھیک ہے اور بتاؤ کپڑی نائے لئے تھے
نہیں نہیں اس تو میں نے کچھ بھی نہیں لایا تھا بس بہن نے ایک کرتا لایا تھا وہی میں نے لگایا تھا
اچھی بات ہے محبت سے لایا ہوا کرتا آپ نے پہن لیا اس سے آپ نے یہ ایکسپٹ کیا کہ آپ کو اس کا پیار بہت اہم لگا اس کا دل بھی بہت خوش ہوا ہوگا اور بتاؤ دو سے پھر کب ملے اگر عید کے دن آپ یہاں دکان پہ تھے
میں تو پھر دوسری عید کو دوستوں کے ساتھ ملا تھا
اچھا اچھا کیا آپ کے گھر میں قربانی ہی
نہیں اس عید تو ہمارے گھر پہ قربانی نہیں تھی کیونکہ ہمارے جو یہ گھر تھا یہ ہم نے بیچ ڈالا اب ہم ایک گھر بنا رہے ہیں اسی لیے پاپا نے بولا اس بار پیسوں کی کمی ہے ان شاء اللہ ہم دوسری عید پر قربانی کریں گے
انشاءاللہ تعالا اپ کو اللہ حرام اور اب قربانی کر سکیں ایسی قربانی کس کو کہتے ہیں اپ کو کچھ پتہ ہے
قربانی ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ا وہ بھی عید پر قربانی کرتے تھے اور اپنے رشتہ داروں غریبوں کو کھلاتے تھے
ہ لیکن قربانی کا اصل مقصد ہے اپنی ضد کو قربان کرنا اپنی آنا کو قربان کرنا اپنا دل صاف رکھنا یہ نہیں کہ ہاں کیا آپ کو لگ کیا ہمیں قربانی دیکھا دیکھی میں کرنی چاہیے
نہیں دیکھا دیکھی میں تو قربانی نہیں کی جاتی جس کو جتنا ہو سکے وہ اتنا کر سکتا ہے جس کو جتنا اللہ نے دیا ہوگا وہ اتنا کر سکتا ہے
بالکل صحیح بات ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کیا ہمیں یہ قربانی کا گوشت کن کن کو مطلب زیادہ تقسیم کرنا ہوگا
ا اس قربانی کا گوشت زیادہ تر غریبوں اور جن کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں ہوتا ان کو زیادہ تقثیر کرنا ہوتا ہے
بالکل صحیح بات ہے اور اتنا دینا چاہیے تاکہ وہ ایک ٹائم کا سالن بنا سکے ایک ٹائم کی کڑی بن سکے
بالکل بالکل آج کل کے جو یہ لوگ ہیں نا یہ زیادہ تر اپنی رشتے رشتے داروں اپنی بہنوں کو دیتے ہیں لیکن یہ غلط ہے زیادہ تر ان کو دو جو غریب ہو جن کے گھر میں قربانی نہ ہو جو یہ میٹ باہر نہ لا سکتے ان کو دو
یا جو ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت ٹائم سے گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں
ہاں اھے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو عید کا انتظار کرتے ہیں کیا ہمارے گھر کسی کا قربانی آئے اور ہم میٹ کھا سکے کیونکہ سب لوگ بڑا ایک جیسے نہیں ہوتے کوئی امیر ہوتا ہے کوئی غریب ہوتا ہے کوئی نہیں لا سکتا ہے کوئی لا سکتا ہے
صحیح کہا بیٹا آپ نے بہت صحیح بولا آپ نے کیا ہمیں قربانی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو یہ قربانی کرتے وقت پھر ادھر ادھر چیزیں پھینکتے ہیں کوئی سڑک پہ اس کا جو نکلتا ہے پیڑ کا اندر کا حصہ یا ان کا سیر یا اس کی ٹانگیں کیا یہ ہمیں ایسے ہی پھینکنی چاہیے
نہیں یہ بات تو غلط ہے ان کے لیے ہمارے گورنمنٹ نے ہمارے محلے میں ہمارے جو یہاں پہ بڑے ہوتے ہیں انہوں نے ایک انتظام رکھا ہے کہ ایک گاڑی آتی ہے اس کے پاس دیا کرو اس کو کچھ پیسے دیا کرو ا تاکہ وہ اس اس چیز کا کیونکہ جو شیپ کا ہوتا ہے نا اوپری ہی والا حصہ اس کو وہ کچھ بنا سک کہ وہ کسی کے کام آئے وہ ضرورت آئے ویسٹ نہ جائے ان کو وہ دینا چاہیے
صحیح ہے بیٹا صحیح ہے اور کیا یہ صحیح عمل ہے کیا ہم ان بیڑوں کی کالے کسی دارشگاہ کو دیتے ہیں تاکہ وہ غریب یتیم مسکن بچوں کو اس سے فائدہ پہنچائے
نہیں نہیں یہ تو غلط نہیں ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے یہ تو ہم اچھا کام کرتے ت ہے
چلو اللہ تعالی ہمیں نیک اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے امین
امین